وعلیکم السلام اور سب خیریت سے
پین وہ لائٹ کی سوچ رہے تھے ہم وہ آ گئی اب
اچھا اچھا کیوں لائٹ نہیں تھی کیا آپ کے ادھر
ارے وہ سام وہ وہ آندھی آئی تھی نا آندھی طوفان بارش آئی تھی اس کی وجہ سے نا تھوڑی م چکا گئی تھی اس میں لٹے وغیرہ ٹوٹ گئے
بڑا بڑی دقت ہو جاتی ہے دیکھو لائٹ نہ ہو تو لائٹ کے بغیر بھی آپ کو پتا ہے جی کے بنا بھی ہم کوئی کام کرنا ہو فون چارج کرنا ہو یا
اجی کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو صبح سے دیکھیے یہ رات کی لائٹ گئی تھی کیوںکہ بڑی والی لائن تھی نا وہ وہاں سے کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو لائٹ ہی نہیں آئی صبح سے نہ تو فوننچ چارج کیا نہ پانی بھرا پینے کے لیے کل کا ہی پانی بھرا ہوا ہے نہ
لائٹ سیزنس
ہاں جی سب کچھ لائٹ کا ہی ہے نہ تو پانی بھرا نہ فون چارج کیا یہ سب کز کے کارن ہوا ہے لائٹ کی وجہ سے
اب کپڑے دھونے ہ آج کل تو مشین میں ہی ک
ہاں جی کپڑے تو چلو ویسے بھی دھو لو ہاتھ سے لیکن پانی کیسے بھریں گے اب تو ہیڈ پمپ بھی نہیں ہے ہم تو نہائے بھی نہیں ہے بنا پانی کے آج
وہ تو ہوتا ہی ہے دیکھو یار لائٹ نہ ہو تو پھر آپ پانی بھی کہاں سے لے کے آئے
اور جی گرمی کے گرمی کے ماری تھوڑی حالت ہو رہی ہے لائٹ ہی نہیں آ رہی تھی تو گرمی اتنی لگ رہی نہ تو پنکھا چالو نہ کولر چالو کچھ بھی چالو نہیں تھا
ٹھیک ہے میں بالکل آج کل تو لائٹ کے بغیر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے
پیڑ پودے بھی ہیں نہیں جو ان کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ گرمی میں پڑے رہو بس
ٹھیک سرمایا پہلے تو کیا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں لائٹ نہ آتی تھی تو لوگ پیڑ کے نیچے جاتے بیٹھ جاتے تھے کتنے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے کوئی گرمی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا
اب تو پیڑ پودے بھی نہیں ہیں اگر لائٹ نہیں ہو تو یہ سمجھ لو بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے
ہوں وہ تو ہے ہی
ہاں آپ کے یہاں پہ آ رہی ہے کیا لائٹ بی
ہمارے یہاں تو آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے
ہاں اللہ نے ہماری بھی سن لی بہت دیر سے ہم وہ کر رہے تھے بگوان ہی ارلہ لائٹ آ جائے
بڑھیا ہے
لیکن اب آ گئی سب سے پہلے تو فون کی بھی پرابلم آ جاتی ہے فون ہی چارج نہیں ہے
وہ تو ہوتا ہی ہے سیلی فون سب سے پہلے اب یہ ہوتا ہے فون تو چلو وہ بھی ایک الگ بات ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ چلو جو گھر کے جو روری ضروری کام ہوتے ہیں انسان سوچتا ہے لائٹ آ گئی ہے تو فٹافٹ کام کر لے جو ضروری ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے اب اندھیرے میں تو دیکھو آپ کو پیچھے سے آپ کے شور بتا رہا ہے بنا لائٹ کے تو آپ کو پتا ہی ہےپ آپ جیسے کھانا بنانا ہو یا کچھ کام کرنا ہو گھر کا اندھیرے میں بھی ہوتا ہے کہ رات کو اگر لائٹ چلی جائے تو اندھیرے میں کھانا بھی ہم کیسے بنائیں گے کتنی دقت ہو جاتی ہے کھانا بنانےا
ہاں جی پ فون فون کا اجالا کر لو لائٹ نہیں آ رہی ہے تو فون ہی چارج یہ کیس سجالا کریں
صحی کہا اب تو لوگوں کے گھر میں آپ کو پتا ہی ہے لائٹ بھی کم جاتی ہے تو ہم لوگوں نے بھی دیا وغیرہ
ہاں کچھ بھی نہیں ہے پہلے تو مٹی کے تیل کا دیپک گرا لیتے
ہاں اب تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں
اب لائٹ ویس اتنی جاتی نہیں ہے لیکن لیکن یہ موسم خراب ہو گیا ہے اس کی وجہ سے دقت آ رہی ہے تھوڑی
وہ تو ہے ہی پھر اس کی وجہ سے لائٹ
اور ہمارے گھر میں تو سب سے بڑی پروابلم یہ ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے نا تو سب لوگ اٹھے ہو جاتے تو پھر آپس میں لڑائی ہونے لگتی ہے بچوں میں
وہ تو ہوتا ہی ہے پھر بچے آپس میں لڑنے
نہیں تو لائٹ آتی ہے نا لائٹ آتی ہے تو اپنے اپنے روم میں رہتے سب لوگ فون چلاتے رہو بزی رہتے ہیں نا محفوظ رہتے ہیں سب لوگ اپنے کااؤں میں
صحی بات ہے بالکل
لیکن لائٹ چلی جائے تو سب لوگ اکٹھا ہو جاتے پھر ان میں جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے
ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے بچے بھی بچوں کو وہی ہوتا ہے سمجھانا پڑتا ہے ان سب
ابھی ابھی ہماری امی سو رہی تھیں تو بچے ان کے پاس آ کے ادھم مچھا رہے تھے
وہ تو ہوتا ہی ہے پھر بچے تنگ بھی تو بچے بھی تو تنگ بہت کرتے ہیں نا آج کل کے ٹائم میں پر بچوں کو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ جیسے لائٹ نہیں ہوتی تھی تو آپس میں مل جل کر کتنے رہتے تھے آپ کو پتا ہی ہے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا سب کچھ کرنا
کہانی وغیرہ سن رہتے تھے لیکن اب جو فون آ ہیں تو اتنا کوئی پاس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے
بالکل ٹھیک تھا آپ نے
سبھی اپنے اپنے کاموں میں محفوظ رہتے ہیں
وہ تو ہے ہی پر بچوں کو یہ سب چیزیں سمجھانی پڑیں گی نا کہ یہ سب چیزوں کے لیے تمہیں کرنا چاہیے دیکو اگر لائٹ تو ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں یہ تو
ہاں جی اب لائٹ آ گئی ہے تو ایک دم سکون سا مل و
وہ تو ہے ہی پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی یہ سب کچھ ہوتا ہے
ہاں جی اجالا بھی ہو رہا ہے پنکھا بھی چل رہا ہے اور نہانے کے لیے پانی بھی بھرتے ہیں
تو لائٹ
ہمارے یہاں پہ دعوت ہے نا آج بھی تو وہاں اب ہم جا نہیں پاتے اگر لائٹ نہیں ہوتی تو کیونک نہاتے نہیں تو جاتے کیسے سے
وہ تو بالکل ٹھیک سرمایا دیکھو بنا لائٹ کے کتنی پرابلم ہم لوگوں کو دقت ہو جاتی ہے عادت پڑ گئی ہے نا ہم لوگوں کو اب لوگ ہم لوگوں کی لائٹ میں مطلب وہ کرنے کی تو اس لیے ہم لووں کو زیادہ دقت ہوتی ہے پہلے
پہلے تو ہم مطلب اتنا مطلب لائٹ پہلے نا ہم لب سے اتنا جڑے ہوئے نہیں تھے پہلے وہ دیپک تھے ان سے پڑھ بھی لیتے تھے رات میں جتنے کام تھے اسی کو جلا کے کر لیتے تھے لیکن اب تو کسی کے گھر میں نہیں مل لیں گے اب وہ ان کی جگہ پہ پہ انویٹر لگوا لیے ہیں گھروں میں لائٹ جائے ویسے ہی انویٹر چالو کر لو
وہ تو ہے ہی پھر انورٹر ہے انورٹر تو وہ تو یہ ہوتا ہے نا انورٹر لائ انورٹر بھی دیکھ اسی سے لائٹ سے ہی چارج ہوتا ہے اگر لائٹ نہیں رہے گی زیادہ دیر تو انورٹر ویڈو بیٹری کا آپ کو پتا ہی ہے کہ ک خم ہو جاتی ہے پھر وہ دوبارہ بھی
اب تو کسی بچے کے وہ ہوناا جیسےگ کاام ہو تو بنا لائٹ کے پڑ بھی نہیں سکتے تو وہ
وہ تو ہوتا ہی ہے اور بچوں نے تال بیم لینی ہے کچھ گھر کا کام کرنا ہے ہم لوگوں نے یا انسان نے کچھ بھی ہوتا ہے دیکھو بنا اندھیرے میں تو کوئی کام نہ ہو پات تھا ہم سے تو نہیں ہوتا اندھیرے میں کوئی بھی کام
پہلے تو پہلے تو ہم جیسے کھانا بناتے تھے تو مسالا تھا اس کو وٹے پہ پیس لیتے تھے لیکن اب تو اس کو بھی مکسیز ہی پیسنا پڑتا ہے تب عادت ٹل گئی ہے نا لائٹ کی وجہ سے
وہ تو ہے اور د کد بھی دیکھو پھر ہم لگوں کو کتنی ہوتی ہے پھر
ہاں جی اور کسی زیادہ لوگوں کی ضرورت کھانا بنانے کی کی پڑ جائے تو پھر لائق نہ آئے تو بہت دماغ خراب ہوتا ہے
اور دیکھو کئی بار ہوتا ہے گھر میں کوئی کوئی وہ ہوتا ہے جیسے نکاح وغیرہ ہوتا ہے کسی کے گھر میں لائٹ نہ آئے تو دیکھو آپ کو بھی کتنی دقت ہو جاتی ہے جس گھر میں نے کہا تھا
ایکت کوئی
کو بھی پتاہ ہے
ہاں جی ہاں جی
آج کل تو میرے کو تو لگتا ہے لائٹ سب کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے تو ہمیں تو ہمیں تو یہ لگتا
ویسے اب نا سرکار کی ہاں اس کا اپیوگ کرنا چاہیے جیسے ویسے بلب کو کھلانا رکھے کہ ایسے ایک ضرورت ہو جبھی جلائیں
بالکل اب جیسے دن کے ٹائم تو دیکھو اب دن ہو دن میں تو چلو باہر کی روشنی بھی بہت ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے تو ہم لائٹ نہ جلائ اب جیسے کئی بچے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں خود دوسرے کمر میں بیٹھے اھے ہوں گے اور اس کمرے کا پنکھا لائٹ ایسے ہی جلتا چھوڑ جائیں گے
ہاں جی ل لیکن اب گاؤں میں تو جلا رہتا ہے لیکن سٹی میں نا بل بہت آتا آ آبس ٹائم
دیکھو ہمیں بچت بچت کرنی چاہیے نا کئی سٹی میں بھی چلاتے ہیں یار دیکھو ان سب چیز کی آپ بچت کریں گے تبھی ہو نا ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے بچت کرنا بھی اب تو جیسے پھر گورنمنٹ نے سولر پینل بھی لگوا دی ہیں س پینل لگوا لو اس سے بھی دیکھو پر یہ ہے کہ بجلی کی بچت کرنا تو ہمارے ہاتھ میں میں یہ ہے نا کہ ب
سرکار تو چیز دیکھو بہت یوجنا چلا رہی ہے جیسے غریب گھر ہیں ن ان میں ایک بلب لگوا رہی ہے جیسے کسی کے گھر میں اندھیرا نہ ہو
ٹھیک فرمایا ہم نے اور ویسے بھی دیکھو کئی گھروں میں آپ نے دیکا ہوگا موٹر چل رہی ہے پانی گر رہا ہوتا ہے اوپر سے پانی کی بھی برباد ہو بجلی کی بھی برباد باقی دیکھو
اں ج وہ تو بلا آتا ہے نہیں تو لوگ بالکل کل ہی دھیان نہیں دے گے کتنا پانی پیسٹ ہو رہا ہے کتنے پنکھے چل رہے ہیں کیا ہو رہا وہ تو بل کی وجہ سے تھوڑا بند کر دیتے ہیں
مین تو یہ ہوتا ہے نا یہ دیکھو بجلی کی کتنی ہمیں بچت کرنی ت چاہیے توک کہ ہماری جو آگ آنے والی نسلیں ہیں پھر ان کو کہاں سے بجلی ملے گی آپ ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا ان سب چیزوں کو
ہاں جی ٹھیک ہے میں نا پھر تھوڑا نہا ہوں ہم نا بعد میں بات کرتے ہیں
خلاف
خدا حافظ خدا حافظ